ہیلو
بے آار ب
ہیلو
ہلو
ہیلو
ہلو وعلیکم السلام بھائی جان
ہیلو
السلام علیکم
کیسے ہو بھائی جان
بڑھیا
جی بتائیے آپ نے کیسے یاد فرمایا
اور آپ سب خیریت
جی ہم سب خیریت سے اللہ کا شکرہے
موسم کیسا ہے آپ کے وہاں کا
بھائی جان موسم تو گرمی بہت ہے
ہمارے یہاں بھی گرمی بہت ہے برسات نہیں آ رہی ہے
نہیں برسات نہیں آ رہی ہے بھائی جان
برسات نہیں آ رہی یہاں
نہیں یہاں بھی بہت گرمی ہے ایسے اب ایک دو دن تو ہوئی تھی لیکن اب نہیں ہے بالکل بہت زیادہ گرمی ہے
جبھی تو گرمی سے پریشان ہے سب
جی جی جی بھائی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے بھائی جان ایسی گرمی میں کسی دقت ہو رہی ہے یہ بہت
آپ کھانا گھر پہ بناتے ہو یا آن لائن آرڈر کرتے ہو
بھائی جان ہم تو کھانا گھر پر ہی بناتے ہیں کبھی کبھار جیسے کچھ ویسا باہر کا کھانے کا ویسا من کرتا ہے تو آن لائن آرڈر کر لیتے ہیں لیکن ادکتر تو بھائی جان ہی بناتے ہیں اور آپ کو پتہ تو ہے کہ سب ادھکتر گھر کا ہی کھانا پسند کرتے ہے
ہاں ویسا اچھا ہے گھر کا کھانا کی اس میں ہم اپنے حساب سے تیل مسالے سب کچھ اچھا اچھا پریوگ کرتے سب اپنی پسند سے اور اپنی سہمتی سے بناتے ہیں اور اس کو سیکھنا بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ باہر کا کھانا سواد میں بھی اچ اچھا نہیں ہوتا ہر چیز تیل پ سب مسالے وسالے لے سب اور کچھ فاسٹ فوڈ کھاتے ہو آپ
جی
فاسٹ فوڈ موموس چاؤمین
ایسا تو نہیں لیکن یہ نا کہ کبھی کبھی کچھ من ہو جاتا ہے کھانے کا تو ہاں کبھی کبھی کھا لیتے ہیں لیکن کھات تو نہیں ہے
باہر سے کھانا بھی نہیں چاہے ویسے ہی کیونکہ یہ اپنی صحت کے لیے برا ہے کیونکہ ہماری زندگی بہت دن کم کرتا ہے یہ ایک ایک بار گھر لگ بھگ ایک برگر ہماری زندگی کے پچیس منٹ کے آس پاس کم کر دیتا ہے موموز آٹھ منٹ کے آس پاس چاؤمن دس منٹ کے آس پاس سب اپنا اپنا ٹائم کم کر رہے ہیں زندگی کا تو آپ اسے کم سے کم کھائے اور اس سے بچے کیونکہ اپنا گھر کا کھانا توگھر کا کھانا سب سے اچھا ہوتا ہے
ہاں ہاں یہ نہ کہ گھر کا کھانا تو ڈیلی کھاتے ہے جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ گھر پہ دیکھو نہیں ہوتا ہے من کرنے لگتا ہے کچھ بات چٹ پٹا ہو جائے تو تب لیکن یہ نہ کہ میرے کو بھی تھوڑا پرہز ہے میں ویسے پریشان رہتی ہوں دیکھو تو اس لیے نا میں کھاتی نہیں
ہاں نہیں صحیح ہے تھوڑا بہت تو چل جاتا ہے پر زیادہ ڈیلی تو روٹین بنانا نہیں ہے اس
نہیں نہیں بھائی جان ڈیلی ڈیلی روٹین میں تو بچیوں کو بھی نہیں کھانے دیتے ان کا بھی کبھی کبھی کا ہوجاتا ہے بچے تو ضد کرتے ہیں روز کو
کہ بچوں کو لت پڑ جائے گی تو وہ بعد میں بڑے ہووں گے تب بھی ایسے ہی کھائیں گے پھر فاسٹ فوڈ کی عادت پڑ جائے اسے گھر بنانے ایک فاسٹ فوڈ باہر مل جاتا ہے اور بنا بنایا مل جاتا ہے اس لیے بنانے بھی نہیں پڑتا محنت کم کرنی پڑ
ہاں لیکن یہ بھائی جان ان چیزوں کو کو اب اگر گھر پہ بھی بناؤ نا تب بھی تھوڑا صحیح رہتا ہے باہر کی تو کانے میں بہت ہی دقت گٹ جاتی ہے
نہیں گھر پہ بناؤ تو بھی دقت ہے اس میں تو آپ کہیں بھی بنا لو ان میں تو کے میر میدہ ہماری بہت ہی خراب میدا پچتا ہی نہیں جلدی سے تو
یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہو لیکن یہ ہے نا بھائی جان کی جیسے ہم گھر بنا رہے ہیں تو ہم اپنے حساب سے مسالے ڈالتے ہیں اب باہر سے آتے ہیں نا ان میں تو سبھی سالے ہے بھی پڑے ہوتے ہیں نہ جانے کیسے کیسے ہاتھوں سے بنے ہیں کیس کیا کیسے چھوتے گندگی اور صفائی کیسے بنانا اس چیز کا بھی تو فرق پڑتا ہے
اور کیا وہ کون سے تیل یوز کرنے ہیں کون سے مسالے کون سا مدار کون سا کیا سب کچھ تو ان کے حساب سے وہ اور وہ گھٹیا کوالٹی کا یوز کریں گے سب کیک ان کو سستا چاہیے سستے کے چکر میں وہ
کوئی بھی چیز کھالو ترنت بھی اگر تھوڑا بہت تالبنا باہر یہ سموسے وغیرہ کھا لو شام کو آپ کھانا نہیں کہا سک اتنے ایپی مسالے ہوتے ہیں ان میں
ہاں
ہاں
جیسے کھانا تو بہت ہی برا ہے لائ آن لائن تو
نہیں نہیں یہ تو بہت باہر کاھانا بہت بےیکار ہے اور آن لائن بھی دیکھو بھائی جان کیا آپ پتا چلتا ہے کب کابنا رکھا ا ہوتا ہے اور ہم تو ہمارے بات سے پہسل چلے جاتے ہیں تو کون سا
ہ کیا پتا انہوں نے دس دن پہلے بنایا ہو پانچ دن پہلے بنایا ہو
اور بھائی جان آپ تو فریج میں رکھ دیتے ہیں گرم کر کے دے دیتے ہیں کیااپ
اور کیا اور ہم کو کیا پت چلتا ہے یہ کب کا ہے ہم کون سا وہ سائنٹسٹ جس کو پتا لگا لیں گے کہ یہ وہاں سے کتنے دن کا ہے ہم تو گاؤں کے نارمل آدمی ہیں ہم تو کچھ نہیں بس کھانا جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بس کھا لیتے ہیں پیٹ میں چلا جاتا ہے پیٹ بڑھ جاتا ہے بوکنے لگتی شام کو روٹی نہیں کھاتے ہیں دن رات نکل جاتی ہے اور صبح کھانا کھاتے ہیں پھر چائے پانی پیتے ہیں اور یہی بس یہ ریٹن میں رہتا ہے ان کے کئی لوگوں کو تو کتنے فاسٹ فوڈ کھائےاور پیٹ بر گیا
سچ بہت سے لوگ ہوتے ہیں صبح اب دیکھو بھائی جان کھانے والے بازاروں میں دیکھو میگی کے پیکٹ ارہے ہیں جلدی بازی کے چکر میں بنا بنا کر کھاتے ہوں اور میگی کتنا نقصان کر رہی ہے
اور کیا دو منٹ میگی بن جاتی دو منٹ میں دو منٹ میگی بن جاتی پیٹ بڑ جاتا ہے اور کھانا بنانے میں
بس یہ ہے کسی دیرکالنے سے اتنا نقصان کر جاتا ہے کہ پیٹ میں اتنی د قدر کر رہی آج کل میگی میگی اور یہ پاستا اتنا پریشان کر رہا ہے اور بچوں کو یہی پسند آتا
اور کیا بچے وہ تو پسند آئے گا کیہ اس میں وہ گٹی اور کچھ چیزیں ملا دیتے ہیں جس سے سواد بڑھ جاتا ہے ان کا جو بچوں کو اچھی لگتی ہے اور کیا
کم پسند کرتی ہوں گھر کا باہر کا کھانا میں تو گھر کا ہی کھانا پسند کرتی ہوں گھر کا کھانا بھی پسند خود کرتی ہوں اور گھر میں بھی سب کو گھر کا کھانا ہی کھلانا پسند کرتی ہوں
ہمارے گھر میں
مہمانوں کو بچوں کو سب گھر کا کھانا ہے پہلے تو گھر کا کھانا اگر وہ ضد کرے بچے تو انہیں پھر بھی روکو اگر کچھ زیادہ ہی کرے تو منگا دو کچھ تھوڑا بہت زیادہ نہیں تھوڑا بہت
ہاں اس لیے ہم نہیں یوز کرتے بچوں کا جیسے کبھی برگر وغیرہ کھانے کا من کرتا ہے تو میں تو گھر بند وغیرہ منگا کے گھر ہی اپنی دیسی گھی میں انہیں اچھے سے سیک کر کے لا دیتی ہوں اب باہر پتہ نا کتنی تھرڈ کوالٹی کا ریفینڈ یز ہو
ہاں اور وہ سوس ووس وغیرہ وہ تو کتتے بےیکار کوالٹی کا یوز کرتے ہیں م تو
کوالٹی کی بیک بھائی جان ایک تو پھر بھی تھوڑی پہنچ جاتی ہے ایک تو اتنی گندی آتی ہے کہ اسے کایا نہیں جاتا اور ادکتر چھوٹے موٹے ٹریلوں پہ تو وہی ملتی ہیں
اور کیا زیادہ تر فاسٹ فوڈ کی ٹھیلہ آپ کو ہر چوراہے پے ہر گلی محل مل جائیں گے کیونکہ ان کی ان میں بچت ہی بہت ہے مانا جاؤ تو کیو ان میں کم کم پس کم پیسوں میں زیادہ وہ مل جاتا ہے کیونکہ موموج میں نہ کچھ لگ تا ہے نہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور اس میں پچاس روپئے میں کم سے کم پانچ سو روپئے بن جاتے ہیں ان کے
صحیح ہو آپ صحیح کہہ رہو اس بات کو دیکھو اس میں لگاتے کیا ہے وہ اگر بیس روپے کی سویا بین لگا کے اچھے سے کرا کے تیار کر لیا
اور آپ نے کبھی دیکھا ہو تو ان کے بچے کبھی نہیں کھلاتے ہیں ان کے بچوں کو
نہیں
وہ دوسرے کے بچوں کو مارنا چاہتے ہیں پر خود کا بچہ نہیں
ا وہ ان کا جو کھنچکٹ کے ٹھیلے یہ چیز بنتی ان کے بچے کہاں ان چیزوں کو کھاتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ باہر باہر کر کھلاتے ہیں
وہ منائی کر دیتے ہیں بیٹا یہ گندا ہے گندا ہے گندا ہے یہ اچھا نہیں ہے ہمارے صحت کے لیے سواستھ کے لیے اس سے ہماری ہیلتھ خراب ہوگی جلدی بیمار ہو جائیں گی جلدی ہر چیز میں وہ ٹوک دیتے ہیں ان کو جس سے وہ کھاتے بھی نہیں ان کی عادت پڑ جاتی ہے کہ ہمیں یہ ب یہ برائی تو اسے نہیں کھانا اور کوئی غریب بچوں کو وہ کیا کھا لیتے ہیں وہ تھوڑا بہت کہ رسو اچھا لگ رہا ہے اچھا ہے اچھا ہے کھا لو کھا لو کھا لو وہ کیا جانتے نہیں گرامین میں کہ اس سے کتنے سائڈ افیکٹ ہیں کتنے کیا ہے
ا بھائی جان کیا ہے کہ اگر زیادہ اگر ہم ایسے بے باک بیکورڈ علاقے میں ہم جا جائیں گے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جانتے تو ہیں نہیں یہ کیا چیز ہے انہیں جیسے سے پہلی بار دیکھا کچھ تو لگتا نہ جانے کتنی اچھی چیز ہے اور ٹیسٹ کے حساب سے وہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نہ جانے کتنی اچھی چیز کھائی ہے وہ صرف اس کے ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں کہ ٹسٹی ہے ہم نے کھایا ہمارا پیٹ بھر گیا ہے لیکن وہ یہ نہیں جان پاتے کہ یہ ہمیں کتنا نقصان پہچا رہا ہے
اور کیا ٹیسٹ کے چکر میں اپنے ہوا ٹیٹ کے چکر میں اپنے ہیلتھ سوستھ تو بیمار پٹک دیتے ہیں اور جلدی کھانسی جکار سوگر وگر بیمار پھر بیماریاں پھیلتی ہے سانس لینے میں دقت آتی ہے کئی طرح کی بیماریاں
کو آپ اب پہلے اتنا نہیں تھا اب تھائرائڈ کا کتنا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی سی عمر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تھائرائڈ ہو رہا ہے ب چھوٹے
جی بڑھ رہا ہے اس لیے تو بڑ رہا یہ بیماریاں ورنہ اتنی بڑھتی کی پہلے کے نہیں تھی اتنی پہلیے لوگ باگ کیونکہ بہت کم تیل ویل کا تو بہت کم کھاتے تھے وہ سبزیاں خود کی بنائی ہر چیز سب سے
ہماری دادی امی ہے نانی امی ہے ان کو اب جا کے چ چشمہ لگا ہے اور دیکو ہمارے بچوں کو اب سے چشمہ لگا ہوا
ہاں دس سال کے بچے کا چشمہ دیکھ لیا میں نے ہمارے یہاں دس سال کے چشمے کے بچہ لگ رہا ہے
جی یہی ہے بھائی جان آج کے ٹائم میں نا اتنا بیکار کھان پان ہو گیا ہے اتنا بیکار کھان پان ہو گیا کہ وہ سیدھا اثر ہمارے کھ اس پہ دکھا رہا ہے اس کو دیکھو ہم سبزیاں کھا رہے ہیں ساری دوائیوں سے ملی ہوئی ہوتی ہے پہلے کے کھانے میں اب کے کھانے میں اتنا فرق ہو چکا ہے
بچے دیوال دو دوائیوں سے چپک رہتے ہیں یعنی دوائیا ان کا پیچھے ہی نہیں چھوڑتی دوائیں کیسے چھوڑی جب وہ اتنا برا کھانا کھا رہے ہیں تو دوائیں تو لینی پڑے گی روزانہ صحت کا خیال رکھو تو کچھ مت کھاو آپ باہر کا فاسٹ فوڈ وغیرہ وغیرہ گھر سے بنا ہوا کھانا کھاؤ روٹی سبزی دال روٹی کھاؤ اس سے اچ اچھے لگو گے آپ اور وہی سواد میں اچھا لگے گا اگر روزہ نہ کھاؤ گے تو
نہیں نہیں بھائی یار اچھا یہ ہم دیکھو دال روٹی روز کھاتے ہم بور نہیں ہوتے لیکن ہم روز میگی کھا لے
ہر چیز ٹائم ٹائم سے اچھی لگتی ہے دال بھی روزانہ بناؤ تو وہ بھی ہمیں بری لگ نہ لگ جائے گی
نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم روز کھاتے ہیں بھائی دال روٹی سبزی ہم روز ہی کھاتے ہیں کبھی سبزی کھایا کبھی ڈیلی کھانا ہی کھاتے ہیں روٹی ہم ڈیلی کھاتے ہیں لیکن ہم کبھی روٹی سے ایسا نہیں ہوتے کہ روٹی نہیں کھانی ہے ہم آج کے بعد روٹی نہیں کھائیں گے ہمارا من بھر گیا اور میگی ہم دو دو ٹائم لگاتار تین ٹائم لگاتار کھانے ہمارا چاہتے ٹائم پہ میگی کھانے کا من نہیں ہوتا ہے اسے ایک سنگ ایسے بوری اچھی ہواتی ہے کہ بہت زیادہ
ہوں جبھی تو
ہوں یہ
ہمیں آپ سے بات کر کے اچھا لگا خدا حافظ اللہ حافظ